ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
جی خیریت آپ جی خیریت آپکی کر رہی
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آج کا دن کیسا گیا آپ کا
جی اچھا گیا نا آپ کا کیسا گیا
میرا بھی ٹھیک ہے الحمد للہ اور کیا کر رہے ہو ابھی آپ
ہم کھانا بنا رہے تھے
اچھا اتی سویرے کھانا کھانا نہیں کھایا کیا آپ نے
نہیں کھانا نہیں سوپ بنا رہے تھے ٹ یہ اٹالین ٹماٹر سوس بنا رہے تھے
اچھا اس سے کیا ہوتا ہے
ایسے ہی مطلب ٹرائی کر رہے تھے ہاں
اچھا اچھا تو آپ بتا سکتے ہو ریسپی بتاؤ
ہاں وہ زیتون کا تیل آتا نا وہ لینا ہے پیاز لینا ہے ا کٹی پیاز لہسن
اچھا
ہاں اس کے بعد میں پکے ہوئے ٹماٹر
ہاں ہاں
ہاں مطلب بی یخنی ایک لیٹر اور نمک اور تازہ تلسی کے پتی ہاں تو پہلے پیاز کو لینا ہے پیاز کو کاٹنا ہے
جی جی
ا اور لہسن کو بھی کاٹنا ہے
اچھا ہاں
ہاں اور ٹماٹر کو جیسے پکانا ہے
اچھا جی جی
ہاں پکانے کے بعد اس کے چھلکے آتے نا تم نے وہ ٹما ٹر آلا برف والرا ماٹر کائے جو جیسے بچپن میں کھاتے تھے گرمیوں کا موسم
نہیں کھایا ہے
ٹماٹر اور برف برف والا ٹماٹر
نہیں نہیں نہیں کھایا میں نے نہیں کھایا آپ نے کھائے
ہاں تو اس کا ہی جیسے اس کو جیسے ابالنا ہے ٹماٹر کو
جی جی
اکا اکا ابالنار ہے اسکو گرم پانی میں پھر اس کے بعد میں وہ ابل گئے تو اس کو اس کا چھلکا اتار ل گے اوپر کا جو چھلکا رہےتا وہ ہاں اور بیف یہ یقنی ایک لیٹر لینا ہے اور پھر ایک بر م ایے زیتون کا تیل یہ تیل آتا ہے نا وہ گرم کرنے ہے اور پیاز اور لہسن کو
جی
اس میں تل لینا ہے
اچھا
پھر ٹماٹر ہاں پھر ٹماٹر ڈال کر اس کو مزید ہاں چند جیسے کچھ منٹ تک اس میں تلنا ہے
ھمم ھمم
اس کے اندر جو بیس خنی ہے نا وہ ڈالنا ہے
جی جی
اور نمک ڈال کر اس کو ابالنا ہے تھوڑا ابال آنے تک وا اس میں جب یخنی یخنی جب ابل جائے
ہاں
تو دھیمی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ تک اس کو پکانا ہے
جی جی
پھر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے
اچھا
ہاں پھر تیار شدہ جو یخنی اور ٹماٹر ہے اس کو بلینڈر میں اور ایک منٹ بلینڈر کرنا ہے اس کو
اچھا جی
ہاں پھر وه
اس کو مطلب کہ وہ ٹماٹر کو کیا کرنا مکسر جار میں پیسنے
ہاں جو تیار شدہ جو یخنے تیار ہی ہے نا اس کو بلینڈر میں پیسنا ہے ایک منٹ کے لیے یہ ہے اور پھر جو ریڈی ہو جائے اس کو نک کال لینا ہے پھر ایک جیسے ایک ڈیکچی میں یا پھر ایک پلیٹ میں اور پھر اس بعد میں تل تلسی کے پتے آتے ہیں نا تل تلسی کے پتے
اچھا ہاں ہاں
اس سے سجانا اس کو
تو تلسی کے پتے سے کیوں سجانا ہے اس کو مطلب اس میں کیا کرنا ہے تلسی کے پت تے سے کیا فائدہ ملتا ہے اس میں
نہیں ایسے سجانے کے لیے جیسے اور ٹیسٹ کے ایسے اچھا لگتا ہے نا جیسے اوپر سے سجاتے ہیں
اچھا اس کو کٹ کر کے سجا تے ہو یا پھر مطلب اکھا ہی پہ پتے کو اس پہ مطلب کہ سجاتے ہو
تلسی کے پتے کو
ہاں ہاں
نہیں نہ اس کو کاٹتے ہے کوئی کاٹتا ہے کوئی اکھا سجاتا ہے
اچھا اچھا جی
ہاں
جی تو اس سے مطلب اس کو سجا کے پھر اس کو پت کرتا ہے اچھا ٹماٹر اچھا اچھا
اٹیلن
اچھا اٹالین مطلب آپ اٹالین کھاتے ہو
ہم نہیں ایسے ہی جیسے ٹرائی کر رہے تھے ابھی جیسے وہ پاستا ہوا
جی جی جی ہاں پاستا پس جی
اور
پاستا ہوا ڈوسا ہوا ڈوسا بھی ہوا کیا ڈوسا تو نہیں ہوا دوسا بھی تو اٹالین ہوا نا
ہاں آ پ بناتے ہے کا دوسا
دوسا نہیں میں نے تو دوسا ابھی تک نہیں کھایا آپ کھائے ہو دوسا کئی طرح کے چار طریقے کے دوسے بنتے ہیں بٹ میں نے ابھی نہیں کھایا دوسا بھی
اٹلی دوسا بولتے ہیں نا سانبر
ہاں اٹلی دوسا بھی بنتا ہے اس میں
اور ہوں وہ اس کا برتن آتا ہے دوسے کا
ہاں ہاں ہاں اس میں جیسے وہ ناریل کہ چٹنی دیتے ہو نا آپ بناتے ہو اٹلی دوسا
ہاں بنائے ہے ابھی بنائیں گے
اس کی ریسیپی بتا سکتے ہو یا پھر میں بتاؤں
آپ بتاؤ پھر میں بتاتی
اس کی ریسیپی جیسے مطلب ایک اٹلی دوسا کی ریسیپی آپ مطلب کہ آپ ہی بتاؤ نا
جی
کیا ہوا اٹلی دوسا کی ریسیپی آپ بتاؤ
ا مجھے تو اتنی نہیں آتی دوس
جیسے اس میں مطلب اس میں کس چیز کا بنتا ہے
دوسا
آں
ہاں
سوجی کا بنتا ہے نا وہ
سوجی چاول کا بنتا ہے نا اس میں سب دالیں ہوتی ہے
جی جی ہاں ہاں بولے سن رہی ہوں میں
چاول کا چاول کا
جی جی
آپ کائے کا بناتے ہو
سوجی کا بھی تو بنتا ہے نا
ہاں سوجی کوئی کوئی ڈالتا ہے کوئی نہیں ڈالتا ہے تو چاول لیتے ہیں اس کے بعد ن اڑد دال آتی ہے نا اڑد دال
جی جی
ہاں اڑد دال لا ڈالتے اس میں میتھی دانا
اچھا
نمک ڈالتے اور اور اس میں بعد کیا بول کرتے چاول کو اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں پانچ گھنٹے تک اس میں بھیگانا ہے چاول کو ایک جیسے بال میں لینا ہے اس کو دھونا ہے اور دھو کر اس کو پانچ چھ گھنٹے کے لیے بھگانا ہے ٹھیک ہے پھر وہ بھیگ جائے تو اڑد دال اور می تھی دانا بھی اس کو سب کچھ ایسے مکس کر کے سب بھیگانا ہے
اچھا
سب کو ایک ہی بول میں ڈالنا ہے میتھی دانا چ اڑا دال
اچھا
بھگانے کے بعد پہلے اڑد دال کو تھوڑا تھوڑا پانی میں ڈال کر ملائم پیس لینا ہے مکسر جار میں پھر چاول کو ہلکا در درا مطلب اس کو پیسنا ہے
اچھا زیادہ مہیںن کرنا یا پھر موٹے رہنے دینا ہے
دردرا پیسنا ہے مطلب چاول کو تھوڑا جیسے زیادہ باریک نہیں ایسا اس کو مطلب دونوں کو مطلب پیسٹ ملا کر اچھی طرح پھینٹنا ہے دونوں کا پیسٹ بنانے وہ پیسنے کے بعد باریک ہو جاتے نا
ہاں ہاں
تو پھر ا چی سے ان کو مکس کر کے پھینٹنا ہے پیسنے کے بعد پھر اس کا خمیر بنتا ہے نا
ہاں ہاں
اور پھر نمک ڈالنا ہے
جی
ہاں اس کے بعد وی نمک اور اسے مطلب ڈھک کر جیسے آٹھ بارہ گھنٹے تک مطلب گرم گرم جگہ پر رکھنا ہے
ہاں ہاں
اس کے جیسے گھول جیسے پھول جانے کے تک ٹھیک ہے ہاں
جی جی جیسے اس میں مطلب پھولنے کے لیے ایسے تو پھول نہیں جائے گا جیسے اس میں پھولنے کے لیے اینو ڈالتے ہو کیا
ہاں انوں کاٹل
اینو ڈالتے ہو ہاں اینو جیسے ہم لوگ اینو
اور کھاتا سوڑا آتا ہے نا کھانے کا کھات سوڈا وہ بھی ڈال کے پھر اس کو مطلب آٹھ بارہ گھنٹہ جیسے اس کو گرم جگہ پر رکھنا ہے پھر اس کو تاکے اس کا خمیر تیار ہو ٹھیک ہے
اچھا ہاں ہاں
پھر اس کے بعد میں توا گرم کرنا ہے ہلکا تیل لگانا ہے توے میں
ہوں ہاں ہاں
لگا کر پھر ایک کلچی گول
ہاں
توے پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ایک کلچی گھول مطلب توے پر ڈالے اور اس کے بعد میں گول گول فھیلا
ہاں
اور کنارے پر مطلب تھوڑا تیل یا گھی ڈالنا ہے اپ کے حساب سے
اچھا اچھا
اور مدھیم انچ پر مطلب ہاں اس کو سنہرا کرکرا ہونے تک سینکنا ہے
ہاں
اور اس کے بعد میں اس کو پلٹ کر بیس تیس سیکنڈ دوسری طرف بھی سیکنا ہے مطلب آپ سیکھ سکتے ہو یا پھر ایک ہی سائڈ سیک کر جیسے اس کو پلٹ لینا ہے اور تیار ہو جاتا ہے ناریل کی چٹنی سانبر ٹماٹر
جس سے آپ نا ریل کی چٹنی بناتے ہو تو اس میں ناریل کی چٹنی میں کیا سب ڈالتے ہو
ناریل کی چٹنی میں آپ کیا ڈالتے ہو
اس میں جیسے ناریل کی چٹنی میں ہم لوگ مطلب کہ اس میں ڈالتے ہیں آپ کیا ڈال تو ہو آپ بتا سکتے ہو جی جی
تو اس میں کچھ کیا ڈالتے ہو تو اس میں ہری مرچی ادرک لہسن کا پیسٹ دہی یہ سب ڈال ہاں
اچھا
پھر تیل ڈالتے ہیں رئی ڈالتے ہیں اس کو تڑکا لے دینے کے لیے ہاں تڑکا دینے کے لیے تیل ڈالتے ہے رئی ڈالتے اس میں کڑی پتے ڈالتے سوکھی لال مرچی ڈالتی ہے اور ایک چٹکی کے ہنگ ڈالتے ہے
تازہ ناریل بھی ڈالتے ہیں اس میں جیسے ہ بھنی چار چنا دال بھی ڈالتے اس میں
ہاں وہی چنا بھی ڈالتے ہیں پھر وہ مکسر میں ناریل مطلب بھنے چنا یہ سب ڈال کر ہری مرچی ادرک نمک تھوڑا پانی ڈال کر ملائم پیس لینا ہے ا دہی بھی ملا کر آپ جیسے ہلکا سا مطلب چلا لینا ہے اگر آپ گدھائی ڈالنا چاہتے ہو تو اور اس کو پھر نکال لینا ہے ایک چھوٹے پین میں تیل گرم کرنا ہے پھر ہاں رائی ڈالنا ہے اور ہنگ یہ سب ڈال کے کر جیسے ان کو تڑکا دینا ہے ٹھیک ہے
اچھا اچھا چلو آپ نے بہت اچھی ریسپی بتائی ہے ان شاء اللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ
چال لا ہے